ہلو
ہیلو
ہاں میری آواز آپ کو آ رہی ہے
جی بالکل آپ کی آواز م تو آ رہی ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی آواز آ رہی ہے میری
بالکل بس صحی آ رہی ہے آپ کی
اچھا اچھا اور گھر پہ سب بڑھیا
ہاں جی بالکل گھر پہ سب کھیل بھی جتے ہیں آ بتائی آپ کے یہاں سب کیسے ہیں
ہ اچھا میرے بھی گھر پہ سب بڑھیا میرے بال میرے مات میر ابو م سارے لوگ بڑھیا ہیں آپ بتا
ہاں میرے گھر بھی سب خری ہوتا ہے نا ابھی لائٹ چلی گئی ت تو نہا ہم چھپتے ٹہلنے آ گئے اور میرے شوہر ہے نا وہ میرے پاس نہیں ہے وہ م سے دور رہتی ہے باہر ہی جو ان کا ا ہ ز وغیرہ ہے نا وہ باہر ہی پڑھائی وڑھائی جو پر باہر رہتے ہیں
اچھا اچھا بڑیا
ہاں اور اور ن میری امی اور میری ساسو امی نا سبھی لوگ نیچے تھے تو ابھی ہم ٹہلنے آئے سکتے ہیں ہم نے سوچا کالنگ تو بات ہی کر لی جائے
بڑھیا بڑھیا بہت ہی اچھا کام کیا آپ نے تو آج آپ پڑھ رہے ہو یا مطلب آپ نے پڑھائی لکھائی بند کر دی
نہیں نہیں ابھی تو میں نے نہیں کیا اب کمپٹیشن میں تیاری کر رہی ہوں
ہ بہت بہت بڑھیا بات تو آپ مطلب پڑھ رہے ہو بھی مطلب آپ گھر بھی سنوال رہے ہو پڑھ بھی رہے ہو ہے نا
ہاں جید میری جو سوہر ہے نا انہوں نے نکاح سے پہلے بھول دیا تھا پڑھائی کے لیے ہم آگے پڑھا لیں گے نہ میری پڑھائی وہی کروا رہے ہیں
ارے بہت بہت اچھی ان کی بہت ہی اچھا ا وہ کیا کہتے سوچ ہے وہ اس معاملے میں بہت اچھا سوچ رہے ہیں کہ مطلب آپ کو پڑھنے کا موقع دے رہے ہیں نہیں تو آج کل ادکتر میں نے دیکھا ہے کہ کے بعد لڑکیوں کو مطلب پڑھنے نہیں دیتے اور گھر کے کاموں میںول جا دیتے
ماشاء اللہ میں تو اپنی ست کی نا جتنی تعریف ہے کروں اتنا کم ہے وہ تو میرے لیے میری پڑھائی کے لے کے بہت سپورٹیڈ ہے اور نا ابھی میرے کو نے آن لائن کلاس د رکھی آن لائن کورس کرا رہے ہیں ان کو توبنا میں کر لیتی ہوں پارٹ ٹائم میں یہ کر دیتی ہوں تھوڑا بہت انکم ہوئی جاتی ہے
مے بہت بہت بڑھیا بات ہے آپ دیکھ لو آج کل آن لائن سے اتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے پڑھ بھی سکتی ہو ورنہ ایک زمانہ بتا جب سبھی لوگوں کو بات جانا پڑتا اا پڑھنے کے لی اور ل اتنا ساری سویدھائ نہیں ملتی تھی آج کل تو ساری کوچنگ اور ساری چیز آن لائن ہونے لگی ہے نا
جی بالکل آپ نے یہ صحیح فرمایا ماشاء اللہ نا آج کل تو آپ کو ہر چیز فون پہ ہی مل جاتی ہے گھر بیٹھ کے آپ کو ہر سوھا مل جاتی ہے پہلے زمانے میں تو کیا ہی ہوتا تھا گھر ہر کام بنا ہم کو بازار میں سے کچھ کپڑے وغیرہ خریدنے تھے تو اگر گاؤوں میں جو لوگ وقت رہتے ہیں انسان گاؤں سے شہروں میں ہی جاتا تھا تو ہر کسی کو ٹائم نہیں ملتا روز روز جانے کا کبھی کبھار سلح کرتے تھے لوگ وقت جب س جایا کرتی تھے
جی جی بہت بہت اچھی بات ہے
آن لائن سے کتنا کچھ ہے ابھی تو ہم آن لائن شاپنگ بھی گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں آن لائن پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور بہت کچھ ہے جو ہم آن لائن ویڈیو کال پہ بات کر لیتی ہیں دیکھ لو
ج تو بہت ان ب بڑھیا چیز ہے دیکھو آج کل جو پڑھائی ہے و تو لیکن آج کل پڑھائی میں ایک وہ بھی ہے کہ آج آج کل بہت زیادہ ڈفیکلٹ ہو گیا میں نے دیکھا ہے گورنمنٹ جاب کے لیے لڑکوں کو جو پریپریشن کرنے لگے ہوئے تھے بہت ساری بھیڑ ہے مطلب کبھی آپ جاؤ کوچنگ وغیرہ تو وہاں پہ اتنی ساری بھیڑ ہے اتنے سارے لوگ مطلب ہیں تو مطلب سبھی لوگ آج کل سرکاری نوکری کے لیے باگ رہے ہیں ایک سمے وہ بھی تھا جب سرکاری نوکری سے لوگ باگتے تھے
جی بالکل کل ماشاء اللہ آپ نے میرے من کی بات چھین لی ابھیناا پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ پانچویں چھٹویں پڑھتے تھے لوگ بگ اور نہا نوکریاں لگ جاتی دفتر جانے لگ جاتے تھے اور آج کل تو کتنا بھی پڑھ لو جب تک نوکری نہیں ہے نا کچھ بھی نہیں ہے
یہی تو کہ مطلب آج کل اور پہلی پڑھائیاں تھی پہلے نہ کوئی آن لائن تھا نہ کچھ تھا آنلی کتابیں تھیں اور اسکولوں میں بھی اتنی سوھائیں نہیں تھی مطلب جتنی بھی جاؤ کبھی کبھی کچھ تو مدرس پڑ ہوتے تھے اس میں کوئی اتنا وہ نہیں دیا جاتا تھاول تھوڑا بہت پڑھا جیا اور باقی حالانکہ ہم تو اسکولوں میں پڑھے ہیں تو اسکولس میں کیا ہوتا تھا کہ ل ٹیچر ہوتا تھا ہمیں کتاب دے دی جاتی تھی اور ہمارے جو ٹیچر ہے وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے کیول وہ بلیک بورڈ پہ چوک وغیرہ ڈالا اور لکھایا پڑھایا جو بھی ہوتا تھا پری لیکن آج کل تو بلیک بورڈ اور چوک کی جگہ ہے ڈیجیٹل بورڈوں نے لے لی ہے ڈیجیٹل بورڈس لگ گئے ہیں اور آج کل تو کتابوں کی جگہ ٹیبلیٹس وغیرہ نے لے لی ہے آج کل تو ساری چیزیں آن لائن مطلب ہائی ٹیک ہو گیا ایک دم
ہاں ہاں اسی کو ایک طریقے سے ٹیکنالوجی کہتے کہ ہیں پہلے زمانے میں تو کافی اچھا بھی ہاں جی پہلے زمانے میں نا اچھا بھی لگتا تھا ساتھ ساتھ میں پڑھنے جاتی تھی کتابوں کے لیے کیسے کیسے لڑتی تے ہمیں یہ والی کتاب چاہیے ہمیں والی کتاب چاہیے تب کہیں جا کے دو چار مہینے بعد کتابیں ملتی وہ بھی نا جو بڑے بڑے بھائی جان اور بازی بازی ہوتی ان کی پرانی کتابیں ہمیں دے دی جاتی
لیکن ایک سمے ہمارا ایسا بھی تھا کہ ہمارے پاس کتابیں بھی نہیں ہوتی تھی پڑھنے کے لیے پہلے ہمارے پاس ایک لکڑی کا پٹا دے دیا جاتا تھا اس کو کالا کر کے اور اس کو ہمارے یہاں کڑ ک کڑ مطلب وہ بولتے کھڑ بولتے تھے اور اس کے لیے ایک پانی سا گول دیتے تھے تو ہمارے جو ٹیچر تھے وہ کے شبدوں کو ہمیں اس پہ اوپر لکھنا ہوتا تھا
ہاں میرے ٹائم میرے وقت پہ تو نہیں تھا یہ سب کچھ لیکن میری امی اور میرے جو ابو ہے نا وہ بتاتی ہے ان کے میں اس سے بولتے تھے لکڑی کی پٹی بولتے تھے وہ پٹی پہ پڑنے جاتے تھے
نا یہ تو ٹائم میں نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی شاید چوٹا تھا اس ٹائم پٹیوں پہ پڑا ہوں میں اور میں نے جو کھڑا آتی تھی نا اب تو چوک چوک نے لے لی لیکن پہلے کھڑا آتی تھی اس کو پھوڑ کے اس سے شبد لکھا کرتے تھے اسی پہ س پھر دھیرے دھیرے پین اور کاپی ان نے لے لیا کہ جگہ ا دھیرے دھیرے ڈیجیٹل ہو گیا اب پت ہی نہیں آئیں گے جا کے ے پڑھائی ہوڑ فا آ ج کچھ نہیں ہوا کرے گا کیول ایک بٹن ل وہو پورا کتاب تمہارے مائنڈ میں سیٹ ہو جایا کرے گا
تو پتا ہی نہیں ماشاء اللہ کیا ہونے والا ہے لیکن ن میرے کو تو یاد ہے اپنا بچپنا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تب ہماری امی باجی اور بھائی جان کی چیزیں ہمیں دیتی تھی پڑھنے کو اور پھر ان کو پت چل جاتا مارتے تھے پھر چھین لیا کرتے اپنی چیزیں پھر نہ پھر ہم امی کے پاس جاتے پھر وہ وہی ہوتا رہو ن ن وہی ریسائیکل ہوتا رہتا وہی چلتا اور ہمارے لیے بھی نا جو کپڑے ڈریس ہوتی تھی وہ بھی ہمیں کی پرانی ڈریس ہے دی جاتی تھی نہیں ہوتا تھا نہیں تھا کسی کے پاس اتناچ اچھا کچھ کہ نیا خرید کے دے پائائے اور کتابیں تھیں تو بھائی ایک بار ایک نے پڑھ ل یا دوسری بار تو پڑھ ان سے ایسا ہی ہوتا تھا نا اچھا بھی لگتا تھا اس ٹائم پڑھنے میں بھی نا مزے آتے تھے الگ ہی ا گفتگو کے ساتھ پڑھا جاتا تھا اور یاری دوستی میں الگ ہی رہتا ہے نا
ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہے ہمارے پاس بھی کتابیں نئی مطلب ہمارے جو کلاس ہوا کرتی تھی اس میں اگر کوئی نئی کتاب لے آتا تھا نا بھائی صاحب اس کا تو ایک الگ ہی وہ بنا ہوا ہوتا تھا کلاس میں کہ ہاں اس کے پاس نئی کتاب ہے یہ ہے اور ان کتابوں پہ کور چڑھانا مطلب بہت سارے ایسے کام ہوا کرتے تھ اپ تو بھائی صاحب آپ کے آپ کے ب ا ان کو تو نہر والاز نہیں کتاب ملتی ہے ہر بار نئی کتاب لیتے ہیں اور سب بہت اچھی ہے ب لن پہلے ہم جاتے تھے پڑھنے اپنے گھر ہمیں بس لینے آتی تھی جب تھوڑے چھوٹے تھے تو ہم اپنے گھر سے آتے تھے ایک دس پندرہ کلو میٹر دور تو ویسا صبح صبح ہمارے گھر والے ٹفن پیک کر دیا کرتے تھے پھر وہاں پہ ہم جاتے سارے لوگ اکٹھے ہوتے پھر ایک دوسرے کا کھانا شیئر کرتے ہم لوگ مطلب
ہاں جی جی جی بالکل آ کل آپ نے صحی فرمایا ماشاء اللہ اس اس وقت نا بس میں پیار بھی تھا آج کل آپ نے دیکھی دوستی یاری دوستی بھی آن لائن والی رہ گئی ہے
جی جی جی بالکل بالکل آج کل تو ہیپی برت ڈے بھی آن لائن رہتا ہے ہیپی اینیورسری بھی آن لائن رہتا ہے سارا کچھ آن لائن ہو گیا اب مطلب ت نہیں ہے جب آپ اپنے ٹائم پہ تھے چھوٹے نا بھائی صاحب جیسے ہی اسکول سے آتے بیگ پھینکا اور یہ نکل گئے ہم ادم مچانے اور کھانے کا کوئی ٹ نہیں کچھ نہیں بس کھیلنے کودنے میں فری سےے آج کل کے بچے آئے سیدھا آ ج ٹی وی موبائل میں لگ جاتا
ج پہلا ماحول اچھا تھا کوئی کچھ کچ نہیں کہتا تھا اور تھوڑا نا ویسا نہیں تھا کہ مطلب تھوڑا کرائم وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے آج کل تو نئے نئے بچوں کی بھی غلی نہیں ہے گھر والوں کی بھی غلطی نہیں ہے انسان بدل گیا ہے اپنے سوارھ میں بہت زیادہ کھو گیا ہے نا تو کی وجہ سے سب کو کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کی دیکھ بھال انسان اتنا بدل گیا ہے تو اس کو بھی نا اب خود کو بدلنا ضروری ہوگا
تو ہے یہی تو ہے بھائی سا مطلب کہ سب اللہ کا وہ اللہ مطلب نہیں کیا کا بنائی تھی آج اس کا کیا ہی ہو گیا
جی اللہ کا شکریہ ال اللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ملتے ہیں اگلی کال پہ اللہ حافظ
شکریہ